وتو منستحو و برکاتہ وعلیکم السلام میں حبیبی
جی جی حبیبی ہم ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے
ارے کیا بول رہے ہو آپ آپ تو آپ ملتے ہی نہیں ہو آپ سے جو ہے بات ہوتی ہی نہیں ہے آپ بہت ہی جو مصروف انسان بن چکے ہیں ہاں ارے کیا بولتے ہو آپ تو آپ غائب ہی رہتے ہو آپ ملتے ہی نہیں ہو ہوں ہاں ہاں وہی تو میں تو ابھی کھانا ہی کھا رہا ہوں تو میں ابھی جو ہے ہمم ابھی جو ارے اب کھانا ہوا ابھی کہا کھا لیا کھا ہی رہا ہوں ابھی ہاں تو مجھے یہ بتا دیجے کہ ہوں ہاں ہاں مجھے وہی لگ رہا ہے تو مجھے یہ بتا دیجے آج میں نے سنا تھا آپ یونیورسٹی گئے کالج گئے تھے آج تو کیا کیا وہاں پر اپ نے ہمم ہمم
ایسے ہی گئے تھے آج کچھ یہ انٹروڈکشن وغیرہ دینا تھا تو ادھر ہی پھر گئے پہلے صبح کالج گئے دوست ان سے ملے بہت سارے دوست اپنے دوست تھ تو ان سے ملاقات ہوئی پرانے پرانے دوستوں سے باتیں کی ان لوگوں سے ان نے کہا کہ آپ کہاں سے یہاں بہت پرانے اسکول کے دوست تو گئے اب ہم ملے اور سب لوگوں نے ایک ہی سبجیکٹ پکڑا ہے ہاں جی
او ہوو ہو ہو ہوں ہوں
ہاں جی تو اب سب مل گئے ہم ایک کلاس میں سب لوگ مل گئے تو بیٹھے تھی تو پھر بہت سارے دوست مل گئے تو پھر ٹیچر وغیرہ آ رہے تھے
اچھا
انٹروڈکشن دے رہے تھے اپنا اور کہہ رہے تھے کہ ان ڈسپلن نہیں کرنی ہے اسکول وغیرہ میں
اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک اور کیا بول رہے تھے ہم ہم ہوں ہوں ہوں
کیا ہی بتاؤں
ٹھیک ہے تو کہنے کی بات ہی ہوتی ہے ہوں ہوں
ادھر کے لوگ بہت ہی بکواس ہے ادھر کے اسٹوڈینٹ وغیرہ
جی جی ہاں وہ تو پتا ہی ہے
ہاں جی
ہمم خاص کر جن اسٹوڈینٹس کو آپ ڈھونڈ رہے تھے وہ تو بکواس ی سی ہے وہاں پر ہوں ہوں
اب بیٹھے ہی تھے بس سن رہے تھے ٹیچر لوگوں کی بھاشن سن رہے تھے ان لوگوں کا بس پھر بہت گرمی ہو گئی اور باہر نکلے پھر پھر بہت گرمی ہو گئی ہم نکل گئے آدھا ٹائم میں میں ہی نکل گئے ہم
اچھا تو کتنے بجے ہاں کتنے کلاسز لی پھر آپ نے
کلاسسز نہیں دی ہوگی وہ ایک یہ تھا انٹروڈکشن کا تھا ہاں جی کلاسسز شاید منڈے سے کن ٹیوزڈے سے ہوں گی
اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک اچھی بات ہے تو اچھی بات ہے بڑھیا بڑھیا ہو رہا ہے ہ تو مجھے بتا دیجیے کہ پھر یہ جو تہا ہے نا باہر جو آپ کے رہتے ہیں
ہاں جی
تو وہ بھی تو آپ کے ہی سر پڑتے تھے نا انہوں نے کیا کیا ہ
انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ان لوگ وہ اپنی من مانی کر رہے تھے تو اس کی من مانی اس کے پیچھے سے نکل گئی
مطلب آپ پورا بتائیے نا کہ ہوا کیا اچھا مطلب کیوں نہ ہواچھا
اس نے ایک ہی پریفرینس رکھی تھی تو اس کو لگا مجھے اسی میں نکل جائے گا
کیا اس نے پریفرینس رکھی تھی ٹھ اچھا او ہو ہو ہو ہو مطلب بہت ہی زیادہ وہچ زیادہ یہ سوچے تھے ہ اچھا ٹھیک
اب کیا یہ اب اب بتا رہے کیا پیسے بھریں گے وہ یہ پتتا نہیں کیا کیا
اچھا ہاں تو بریں گی ہی نا کچھ پچاس ساٹھ ہزار جب بریں گے تو تب ہی ان کو کچھ ملے گا آپ آگے سے اب ایسے تو ملے گا ہی نہیں نا وہ بات وہ بات تو ہے ہی ہاں وہ تو ہے ہی وہ مسئلے میں ان نے بہت زیادہ کچھ مطلب آرام سے وہ مسئلہ لیا تھا وہ آرام سے س گنے والا جو ہے مسئلہ نہیں تھا ہ ہ ہاں وہ تو انہوں نے کچھ غلط ہی سوچا تھا اس معاملے سے ا آپ سیکھ گئے وہ اس کو بولو خالی وہاں بیٹھنا نہیں ہوتا ہے سوچنا بھی ہوتا ہے اپنے لیے اس کو بولنے والا بھی مت ہاں اس کو بولنے والا بھی مت ہے ہی کوئی ہاں ہاں وہ تو ہے ہی بونے والا بھی اس کو کھائے گے وہ سارے اب جو ہے دکانوں کے مسئلے میں پڑے ہوتے ہیں خالی کہاں جگہ پگڑے کہاں نہیں پگڑے پہلے اس کو سمجھاتے کہ ایسا ایسا کرو وہ تو ہے ہی نہیں کوئی اور وہ بھی خود ایش کرنا ہوگا تو اس نے بھی اتنا زیادہ سوچا نہیں ہوگا اس بارے میں
بس اور کیا یہ بتائے اور آپ کچھ بتائیے آپ کیا کر رہے تھے آج دن میں
بتاؤں تو صبح جب میں اترا ہ تو میں سیدھا جو ہے دکان پہ اترا م جا دس ساھے نہیں گیارہ بجے ہ تو گیارہ بجے میں دکان پہ اترا
اچھا
تو پھر کیا ہوا کہ دکان وکان لگایا ہم نے تو دھوپ آج بہت زیادہ تھی نا دھم تھا پورے آج آپ پرانے دن کی طرح تو یہی ہوا کہ دکان پہ جیسے ہی میں اترا تو اس کے بعد پھر میں بس مال و جو ہے سامان وامان اچھے سے لگایا تو پھر حذیف کو جو میں نے بولا کہ آپ چلے جاؤ گھر میں جو ہے یہیں پر بیٹھوں گا تو آپ کرو آرام آرام وہ کپڑے وپڑے دھونے تو جاؤ دھو
اچھا جی
تو پھر دن میں اپنے کپڑے بھی دھو رہا تھا
اچھا
تو پھر میں وہیں پر بیٹھا تھا پھر دوپہر کو ہوا آیا تھا توھر میں گھر آیا کانا کھے کے لیے تھوڑا آرام کیا دس پندرہ منٹ تو پھر واپس ہی آیا تو پھر آپ کے ساتھ وہاں پر بیٹھا تھا نا پھر تو کچھ ویسے وہ کام وام تو ہوا نہیں مگر آپ پھر اندر تھے باہر جو پھر سے لڑائی ہونے والی تھی اب اندر بیٹھے ہوتے ہیں خالی شام کو جب بابا آیا
کس چیز پہ
جب آپ کو آپ آپ کو پتا بابا کاب اندر آیا وہ لینے کے لیے ٹفن
نہیں میں تب ہی گیا تھا
اسی وقت ہوئے نا ایک لڑکا آیا تو مبین کو کہہ رہا ہے مبین سے کہہ رہا ہے کہ ہاں پچاس سے اس سے بات ہوئی تو پچاس میں دے گا اس کو نام لکھے تو اس کو پہلے دے رہے تیس تیس بھی اس نے اس کو یو پی آئی کیا اس کو آیا ہی نہیں پتہ نہیں کچھ سکیم کر دیا
اچھا
پھر کہہ رہا ہے بیس میں دوں گا بعد میں پھر باہا وہی بس سن رہا ہے وہ بات ہے تو بابا اس کو کہہ رہا ہے کہ نہیں میں بیس اس کو پہلے دے دو اس نے کہا اس کو میں کہ میں نہیں دوں گا جائے نکل جاں سے کچھ کچھ
اچھا
تو میں اترا یہاں سے تو کیا بگواس بات دیکا تھا ہے
اچھا
باب بولے مجھے کھینچ کےلاایا پیچھے کرو اپنا کام
اچھا
پھر اس کو اتنا ڈانٹا تووں وہ لاتے لے کے نکالا تو پھر اس نے دے دییا وہ بیچ تو پھر نکلے وہ ہوں
اچھا
جی جی
میرے ٹائم پہ کبھی ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے
ہوتا ہی نہیں آپ سوئے ہوتے ہو ہر وقت اس وقت تو جب بھی یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں ہوں ہوں اسی لیے تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ نیچے ہی رہا کرو
نہیں میں تو اس کو تو نیند نیند چڑ رہی تھی پھر میں اس کو بولا جاؤ سو جاؤ پھر میں بیٹھا تھا نا بہر ہی
ہاں اس کو بہت
سو رہا تھا تو پتہ نہیں وہوٹ تو پتہ ہے جس کو جانتے ہو جو ان کا پرانا دوست تھا جو ان کو پڑھاتا تھا
پڑھاتا تھا
ہاں ڈیڈ جی وغیرہ ان سب کو پڑھاتا تھا وہ ہاں وہ وہی تھوڑا بیمار تھا اسی کو گئے تھے نظر دینے لال چوک سے
کون کون گئے تھے اچھا ٹھیک ٹھیک
اور جی
ہوں اچھا تو وہی گئے تھے یہ دونوں ہوں ہ اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک
پیسے وغیرہ دی تو تد کو ہے
کیا پیسے ویسے جی ہ نہیں ہاں مطلب شکل سے شاید جانتا شکل سے اچھا ٹھیک ٹھیک شکل سے جانتا ہوگا ویسے نام سے تو میں نہیں جانتا ہوگا مجھے لگتا ہے ان کو کیاگ سے پہچانتا ہوگا ہ ہاں دیکھا تو ہوگا دیکھا تو سب کو ہوتا ہے پھر تو شک کل سے پہچانتے ہیں ان کو ویسے تو مطلب یاد نہیں رہتا ہے پتا نہیں ہوتا کہ ایسا ہوا تھا ویسا ہوا تھا
جی وہ کیا ہے نا وہ ادھر پندرہ سال ادھر ہی تھے رہتے تھے ادھر ہی
پندرہ سال
ہاں لگ بھگ پندرہ بیس سال
مطلب وہ وہی رہتے تھے ہمارے گھر پہ کہ ادھر ادھر ہ ہ اچھا
ادھر ہی بڑا ہوا ہے اینڈ وہ بہت بڑا ہی انجینئر بن گیا اس ٹائم کا
ہوں اچھا
تو ہ تو ابھی بھی اچھا خاصا ہے ب
جینر مطلب وہ
مطلب وہ بہت اچھا پڑھتا تھا تو وہ ادھر ہی پھر آتا تھا شاید یونیورسٹی جاتا ہوگا تو پھر وہ ادھر ہی تھا شاید بیس سال وہ بھی پڑھاتا تھا بھی ان سب کو پڑھاتا تھا وہ نینا خوشی وغیرہ ان سب کو
اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہ ہ ہوں
یہ سب
اچھا بڑھیا بڑھیا
ہاں جی
تو آپ اس کی سیٹ اچے ٹھیک ہے
اب اس کی تو آج پینشن ہی ایک دو لاکھ روپئے ہوگا
کیا ہوگا
پینشن ہی اس کا ایک دو دو لاکھوں کا
کیا بول رہے اتنے مطلب وہ تھا ہوں ہوں اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک چلو ٹھیک ٹھیک بڑھیا بڑھیا
ہاں جی
یا کچھ اور کام یہ جو ہے وہ کر رہا ہوگا وہ تو مطلب مصروف ہی رہتا کچھیوں میں ان کو تو مطلب فکر نہیں ہے اور کچھوں
ہوں
ان کو میں نے جو ہے ذمہ داری دی تھی کہ میری جو کل کل میرا ایک میچ ہونے والا ہے بہت ضروری
ہوں
تو اس کے لیے میرا جو ہے ایک ٹی شرٹ آپ دھو لینا باقی میں دیکھ لوں گا تو انہوں نے وہ بھی نہیں دھوئی تھی اب مجھے ان کے وہ آکے لے دھونی پر تھی تب اکیلے تو میں وہ ڈالتا نہیں مشین میں تب ان کے سر میں نے اپنے باغ کے کپڑے بھی جو ڈال دیے
اچھا
تو اسی لیے اب میں انہیں کے پاس ابھی میں وہیں پر تھا اب اسی لیے میں خان کوور اب سے وہی جاں گا تو میں فی الحال تو ابھی آھے ایک آدھے گھنٹے تک وہی پرڑوں ہ آپ بھی اس وقت ہ ہ اب یہ بھیھی مصروف نہیں ہے نا
تھذ
ہ ہوں میں نے خوشی کو ابھی مجھے پ تین بچے دے دیے وہیں پر جی جی وہ مجھے بتا رہی تھی کہ میں نے یاور کو بولا تھا مجھے پاچر سکھانے کو پر ان نے کہا کہ میں کیا ہی باتیں کروں گا کچھ ایسے ہی بولے تو ہاں ہاں
میرے حساب سے میں شاید ان کو ابھی دو کال کروں گا بتاؤں گا کہ کیا حال ہے
اچھا نہیں وہ تو سو گئے نا اب ہاں وہ تو کب کے سو گئے ہ ہ وہ تو سو گئی چلیے ہمارا وقتب اندام ہو اب دو منٹ رکے گا میں آپ کو بھی فون کروں گا ٹھیک ہے نا دو منٹ رکے گا ہوں ہوں جی ٹھیک ہے